ہیلو
اسلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام
جی اور جی ہمارے یہاں پہ تو سب خیریت سے ہے آپ فرمائیے آپ کے یہاں پہ سب خیریت سے ہے
بالکل ہمارے یہاں وہ بھی سب خریت ہے آپ ہمارے آپ کے گھر میں سب خریت ہوں
ہاں ہمارے یہاں پہ تو سب خیریت سے ہیں اور فرمائیے آج آپ کہ اممی جان نے کیا پکایا کھانے میں
آج ہماری امی نے دال چاول اور سبزی بنائی ہے
جی بالکل ماشاء اللہ بہت ہی ہلکا کھانا ہے اور ویسے بھی گرمی کا موسم ہو رکھ ہلکا کھا نہیں کھانا چاہیے
گردم ہو جا رہی ہے اور اس موسم میں کیا باہر کی تلی ہوئی چیزیں دکھائی جاتی ہیں ہلکا ہلکا ا کاؤ تاکہ شریر بھی ہلکا ہی رہے
بلکل ماشاء اللہ آپ نے بلکل صحیح فرمایا لیکن آج کل کے جو لوگ ہیں وہ باہر کا زادہ کھاتے ہیں
بلکل صحیح کہےرہی ہیں کیونکہ اکیلے جو ویکتی رہتا ہے وہ سوچتا ہے گھر میں بنانے میں ان کو کافی آلگ لگتا ہے اس لیے وہ باہر وغیرہ سے کھا پی کر آ جاتے ہیں ان یہی دیکھا جائے تو روز روز باہر کی چیزیں کھانا بھی شریر کے لیے کافی نقصان داک ہوتا ہے
بالکل ویش بھی ہم بھی ہے نا ہم بھی باہر کا کھانا کم کھاتے ہیں ہمیں بھی گھر کا ہی کھانا زیادہ پسند ہے
بلکل ہم بھی باہر کا کھانا کم ہی کھاتے ہیں کیوں کی باہر کے کھانے سے نا طبیعت وغیرہ جلدی خراب ہو جاتی ہے
بلکل ماشاء اللہ آپ نے بلکل صحی فرمایا ویسے آپ کو کیسا کھانا پسند ہے
ہمیں تو گھر کا ہی کھانا وغیرہ پسند ہے جیسے دال چاول ہو گیا بریانی وغیرہ ہو گیا روٹی سبزی وغیرہ یہی
جی بلکل ویسے بھی جو اپنی امی جان کے ہاتھوں کا کھانا ہوتا ہے اس میں تو ایک الگ ہی سواد ہوتا ہے
بلکل صحیح کہہ رہی ہماری امی بھی بریانی وغیرہ کافی سوادشٹ بناتی ہے تو باہر کھانے کا تو من ہی نہیں کرتا ہے
بلکل ماشاء اللہ آپ نے بلکل صحی فرمایا ویسے بھی غذا انسان کی زندگی کا بنیاد ضرورتوں میں سے ایک ہے تو وہ بھی ہم اچھی طریقے سے نہیں کریں گے تو پھر کیا ہی کریں گے
بلکل صحیح کہے رہی ہے آج کل کے ویکتی کو دیکھ لو باہر کی چیزیں کافی زیادہ کھاتے ہیں جیسے مومو پانی پوری برگر پیزا بھی صحت کو کافی نقصان کرتا ہے اور دھیرے دھیرے ہے نا یہ سب باہر کی چیزیں کھانے سے موٹاپا وغیرہ بھی کافی فی جلدی آ جاتا ہے اور کافی سست رہتا ہے شریر
بلکل صحیح فرمایا آپ نے اچھی اور متوازن غذا ویشے انسان کو صحت طاقت اور تازگی فراہم کرتی ہیں
بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ اسے گھر ور کا سادہ کھانا ہی کھانا چاہیے کیوںکہ گھر کھانے میں سارے پوشٹک آہار وغیرہ مل ہی جاتے ہیں اور باہر کے کھانے سے پوشٹک آہار وغیرہ مل ہی نہیں پاتے ہیں تو شریر کو کافی نقصان بھی کرتا ہے
بلکل اگر ہماری غذا میں سبزیاں پھل دالیں دودھ اناج اور دوشی پوشٹک چیزیں شامل ہوں تو ہمارا جسم مضبوط رہتا ہے
بلکل صحیح کہہ رہی ہے یہ باہر کی چیزوں میں یہ سب تو ہوتا ہی نہیں ہے اوپر سے شریر کافی نقصان کرتا ہے ٹاپا وغیرہ اور بیماریاں وغیرہ بھی اپنے ساتھ لے کر آتا ہے باہر کے کھانا
بلکل ماشاء اللہ آپ نے بلکل صحیح فرمایا اس لیے ہم بھی اپنے جو آ پاس کے لوگ ہیں ان کو بھی سمجھاتے ہیں کہ باہر کا زیادہ مت کھایا کرو
بلکل ہم بھی یہی کہتے کیونکہ ایسا کوئی ویکتی تو ہوگا ہی نا جو باہر کی کھانا بلکل بھی نہیں کھاتا ہوگا کیونکہ ہر ویکتی باہر کا کبھی نہ کبھی تو کھا ہی لیتا ہے کیونکہ ہر ویکتی کو ایسا ہوگا کہ کبھی نہ کبھی باہر کی چیزیں کھانے کی اچھا بھی کربے دیتا ہے تو صرف باہر کی چیزے ہے نا کبھی کبھی کاؤ تو ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں کبھی کبھی سواد بھی چاہئے رہتا بار چیزیں پر وہی باہر کی چیزوں کو عادت بنا لو تو بڑی خراب بات ہوتی ہے
بلکل اگر ہم اپنی امی زان کے ہاتھوں کا کھانا کھاتے تو ہمارا جسم مضبوط مضبوط رہتا ہے اور بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے ہمارے انرر
بلکل صہی اور جو باہر کا کھانا ہوتا ہے وہ پتا نے کیسے بنا تو آپ ہم نے سنا کہ ایک ہی تیل میں کافی استعمال کر کے بنایا جاتے ہیں وہ شریر کو خراب کرتا ہے
بالکل مطلب ایسا ہوتا ہے کہ باہر کا جو آئل ہو تا ہے وہی وہ بار بار اسی آئل میں یوز کرتے رہتے ہیں ماشاء اللہ یں تو صف لوگوں کی صحت پہ بالکل دھیان ہی نہیں رکھتے ہیں وہ لوگ تو
بلکل صحیح کھیرے اچھی کوالٹی کی چیزیں بھی استعمال نہیں کر کرتے ہیں ایک ہی تیل میں کافی بار بار استعمال کر کے بناتے اور ایک ہی تیل میں بار بار بنائی ہو چیزہے کو شریر میں کافی مقدار نوق نقصان ہوتا ہے
بالکل اس کے برعکس غیر صحت مند اور بے توازن غذا کا زیادہ استعمال جسم کو کمزور کر سکتا ہے آ اور جو مختکلف بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے
بالکل صحیح کہہ رہی اور آج کل فر کتنی ساری بیماریاں سے آتی رہتی ہے اور باہر کی چیزیں کھائیں گے تو اور بیمار پڑیں گے اور جو بیماریاں آپ رہتی مطلب لڑنے کی سک کھولا بھی ختم ہو جاتی ہے تو دھیرے دھیرے ویکتی اور کمزور ہوتا جاتا ہے پھر ایک دن کو ہاسپٹل وغیرہ کے چکر لگانے پڑتے ہیں
بالکل اوشیہ جو اس لیے ہر انسان کو چاہیے کی وہ اپنی عمر اور ضرورت کے مطابق پوسٹ چک اور صاف ستھری غذا کا انتخاب کرے
بالکل صحی کہرہی ہے گھر کا کھانے سے کافی شریر میں طاگت وغیرہ ملتا ہے سارے پوشٹک ہار وغیرہ مل جاتا ہے اور باہر کی چیزیں کھانے سے موٹاپا آتا ہے بیماریاں آتی ہے چہرے پر کافی رونقیں چلی جاتی ہے پنک پل وغیرہ آنے لگ جاتے اور دھیرے دھیرے چہرہ بھی خراب ہونے لگ جا تا ہے باہر کی چیزیں کبھی کبھی کھانے سے
بالکل ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا لیکن آج کل کے لوگ کہاں سمجھ پاتے ہیں
بالکل جی صحت خیال رکھتا ہے وہ بالکل سمجھتا ہے کی باہر کی چیزیں تو بالکل بھی نہیں کھانے چاہے وہی جو آلسی لوگ وغیرہ ہوتے ہیں جن کا من ہمیشہ چٹپٹا کھانے کا من ہوتا ہے وہ تو کافی جلدی بیمار بھی ہو جاتے ہیں
بالکل ماشاء اللہ ہر انسان اگر زیادہ گست مطلب استعمال کرے گا تو ہر انسان ہی بیمار ہو جائے گا لیکن آج کل کے لوگ مانتے کہاں ہیں کسی کی باجی
بالکل صحیح کہہ دہی ہے آج کل تو پہلے سے دیکھا جائے تو ہم لوگ ملاوٹی چیزیں کھاتے ہیں اوپر سے باہر کی چیزیں کھائیں گے تو اور بیمار پڑیں گے پہلے کے جو ویکتی تھے تو کافی تندرست ہوا کرتے تھے کیونکی وہ ہر چیز میں شد کھانا کھایا کرتے تھے گھی سلے کے تیل سبزیاں وغیرہ سب اپنے یہاں پے اگاتے تھے اور وہی کھاتے تھے جس کی وجہ سے وہ اور آ آ سوا سوستھ رہتے تھے اور آج کل دیکھیے سب باہر کی چیزیں ملاوٹی والا کھاتے ہیں اور اوپر سے باہر کی چیزیں کھانے سے اور بیمار پڑتے ہیں
بالکل گھر کا کھانا ہوتا ہے نا وہ انسان کی مطلب زندگی کا ایک اہم حصہ ہو تا ہے باکی کا اگر انسان باہر مطلب ویایام وغیرہ کر تا ہے تو اس کے لیے اسے متوازن غذا تو کرنی چاہیے
بالکل اس لیے سارے بچوں کو اپنے صحت کا دھیان بھی رکھنا چاہیے کیونکی دیکھو آج کے یگ میں نئی نئی بیماریاں آتی رہتی ہے اس سے لڑنے کا طاقت بھی تو ہونا چاہیے اور باہر کی چیزیں کھانے سے ساری طاقتیں ختم ہو جاتی ہے
بالکل صحیح فرمایا آپ نے
ایسے میں ہم بھی باہر کی چیزیں کافی کم ہی کھاتے ہیں نا کے برابر مہینے میں صرف ایک بار یا دو بار یے کھاتے ہیں اس سے زیادہ ہو خود ہی نہیں کھاتے کیونکی باہر کی چیزیں کھانے سے نا کافی سست جیسا رہتا ہے ہم کبھی بھی باہر کی چیزیں کھا لیتے ہمارے شریر کافی کمزور اور سست جیسا ہو جاتا ہے نم آلسی بن جاتا ہے شریر باہر کی چیزیں کھانے سے
بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہم گھر کا کھانا عام طور پر زیادہ مفید مانا جاتا ہے کیونکی وہ تازہ صاف اور احتیاط کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے نا
بالکل اسی لیے باہر میں تو یہ سب تو دیکھتے ہی نہیں کے ان کو تو بیچینے وغیرہ سے مطلب رہتا ہے تو یہ سب کا دھیان وغیرہ نہیں دے رہا صحیح ہے ایک ہی چیز میں بار بار استعمال کرتے ہیں کئی کئی جگہ دیکھا تھا مکھیاں مچھر بھی کھانے پہ کافی بھی بھین آتی رہےتے اس سے اور بیماریاں پڑتی ہے اور بارشوں کے ٹائم پر جو پانی پوری موموز وغیرہ کے ٹھیلے پر مچھر مکھیا کافی بھین بھینا آتی رہتی ہے جس کی وجہ سے وہ اور صحت خراب ہوتی ہے
ویسے بھی اچھی غذا صرف جسم کوئی نہیں بلکہ ذہن کو بھی تازگی دیتی ہے اور انسان کو اپنے روزمرہ کے کام بہتر طریقے سے انجام لینے کے قابل بناتی ہے
بالکل صحیح کہہ رہی ہے نئی باہار کی چیزیں کھ کھا لیتا ہے تو شریر کافی سست ہو جاتا ایک دم السي بھر جاتا ہے شریروں میں اور کام کرنے کا ایکشا بھی نہیں ہوتا تاکہ نیند جیسی آنے لگ جاتی باہر کی چیزیں کھانے سے اور گھر کی چیزیں کھانے سے کافی تازگی محسوس ہوتی ہے سواستھ بھی اچھا رہتا ہے
بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے واضی ویسے ہ میںی فضول کوری سے بچنا چاہیے کھانے کی نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور کبھی کبھی ضائع نہیں کرنی چاہیے
یہ تو صحیح فرمانی آپ آج کل کے یوا کو دیکھ لو دیکھا دیکھی کے چکر میں مہنگے سے مہنگے ہوٹل وغیرہ میں جا کے کھاتے ہیں اور بعد میں پھر وہی طبیعت وغیرہ بھی خراب وغیرہ ہو جاتی ہے
بالکل صحیح فرمایا آپ نے ا اگر سے حقیقت تو یہی ہے کہ صحت مند زندگی کی بنیاد ا اچھی غذا متوازن عادتوں اور شکر گزاریے پر قائم ہوتی ہے
بالکل صحیح چلیے باہر کی چیزیں تو کم کھے گھر کی چیزیں گھر ہی سارے سارے وغیرہ مل جاتے ہیں اور باہر کی چیزیں کھانے سے کافی بیماریاں وغیرہ بھی آتی ہیں
بالکل صحیح فرمایا آپ نے ویسے میں تو ہر کسی کو یہی سکھا تی ہوں کہ باہر کا تو بائی زیادہ مت کھاؤ کیونکہ باہر کا ہمیں مطلب ہمارے فائدے کے لیے نہیں ہے نقصان کے لیے ہے اور ایک طرف اگر گھر کا کھانا ہمیں فائدہ مند نہیں فائدہ نہیں کرے گا تو نقصان بھی تو نہیں کرے گا
بالکل صحیح کہ رہی ہے یہ نہیں بتاتے کہ زیادہ ہو سکے تو کم ہی کھائے باہر کی چیزیں اور بارش اسمے میں تو اور باہر کی چیزیں نہیں کھانی چاہیے کیونکہ اور اس نے آجو بازو دیکھ کھا جاتا مچھا وغیرہ بھی دناتے اور
بالکل ویسے آپ سے بات کر کے مجھے کافی کچھ جاننے کو ملا بات جی چلو اللہ حافظ اگلی ملاقات میں بات کرتے ہیں
مجھے بھی کافی اچھا لگا چلے اللہ حافظ